ایسے ہاتھ رکھو پھر اچھی بات ہے
اچھا کیا کر رہی ہے
بس ٹھیک ہے اس ابرار کو بولنا وہاں سے ہٹ جائیں بہت شور کر رہا ہے
ابرار کو تم بھی بولو میں
نہیں پھر ہماری کال تو خراب ہو جائے گی نا
تو پھر میں وہاں جاؤنگی دور ہاں میں وہاں پہ بیٹھ ہونگی گرمی میں یہاں پہ بیٹھ ٹھو گی
اوکے اور
اور کچھ نہیں تم بولو
میں کیا بولوں اور سناو کچھ خاص اور پھر میسے زیادہ کو کال کرونگی میں اس کو بولونگی سمرن کرے گی کال تو اٹھانا جب میری
ہاں ہاں اس کو بولنا کہ سمرن کو کال کرے اور میں بھی کرونگی ہاں کل میں دن بھر گھر میں ہی ہو
ہاں کل ہم کرینگے بات
ہاں کھانے میں کیا بنایا آج
آج میں نے دال پکائی اپ نے کیا بنایا
ہاں مجھے پتا نہیں ہم نے کیا بنایا ہے کھانے میں مجھے تو کھانا نہیں دیکھ تے ہے
کیوں تو گھر گھر والوں کو زیادہ ہو گئی
ہاں میں زیادہ ہو گئی ہوں گھر والوں کو اسی وجہ سے
اچھا شادی کب ہے کرو گے یا نہیں ابھی
نہ نہ ابھی نہیں ابھی پیسے کمانے ہیں بہت سارے
ہاں کماس ابرار کو کتنا گلا بڑا ہے
اس کو اس نے اینچو بارو لی
ہاں پھر اس کا گلا چھوٹا ہو جائے گا
ہاں ہاں یہ ابو بکر اور ابرار ایک جیسے ہے ان کو تمیز ہی نہیں ہے
کہاں بات کرنے کا طریقہ ہاں یہ بدتمیز لوگ ہیں اور وہاں جاتی ہو تنزیلا کے گھر
نہ نہ میں نہیں جاتی ہوں تم جاتی ہو ریحانہ کے گھر اس نے بولا تھا نا تم لوگ کھانے کو سوچا کے گھر سوچا کے گھر
ہاں سجاتا کے گھر جائیں گے جب چھٹی ہو جائے گی ان کی بچوں کو پھر ہم جائیں گے
اچھا ٹھیک کتنے دن بیٹھو گی وہاں پہ
ایک دو دن کے لیئے بس
اچھا ایک دو دن
ہاں پھر دیدی کو بھی جانا ہے نا مبارک اس کو اس نے م کون دیا نا دیدی مت گئی ا بھی
اچھا وہ نہیں گئی ہے ابھی اچھا تم لوگ ایک ساتھ جاؤگے سارے ہاں اچھا ہے تم لوگ نہیں گئے گھر میں خود
نہ گبھی نہیں گئے ممیمی تھی نا بہت بیمار
ہاں کیوں نہیں آپ کیوں نہیں گئے اس کے پاس آپ لوگوں کو تو جانا چاہیے
ہاں اور کیا ہم تو ہمو کوچھ زیادہ ہی جانا تھا
ہاں
اور وہ ڈیڑیایا کام سے
نہ نہ وہ نہیں آپ کب بنائے گی وہ م
وہ بنا کے اس نے مٹیریل ڈالا نا وہ کرے گیا وہائی اس کو نہیں اس نے وہ اس کو کیا بولتے بارہ کی نا کم رگ کی
ہمم
ہاں پھر اس نے تاق بنانے ہیں پہلے وہ وہ کمپلیٹ کریں گے پھر کام لگائیں گے
وہ ا دو دو پور بنائی گیا ایک ہی پور
پہلے وہ ایک بار نہ بول رہی ہے تو اس کا پتی بول ہم دونوں وہ کمپلیٹ کریں گے پھر جائیں گے پھر ان تو منیرا کو کریں گے شادی شاید جب ان کا مکان ان کا ہاں اس کو بہت سارے گھر آتے ہیں نا
اچھا اچھا ہاں کرنی چاہیے
ہاں جا تو ان کو کام ہے نا وہ بولتے خرشد بیا مکان کرے گا کمپلیٹ پھر ہم کریں گے شادی
پھر مت وہ وہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے
ہاں اس کی جو حساس ہے نا وہ سجات تک کے ساتھ بیٹھیں گے شاید
او آپ کیا بیٹھے گی اس کے پاس وہ
ہاں تمہاری وہ بادعا اس کو پوری ہو گئی جب ہم تھے نا وہاں پھر اس کے سسر نے کیا بولا وہاں سے ہم دانت پہ آئے گئے تو الگ بیٹھنا پھر آپ نے کیا بولا تمہارے کمبر کو کو ایسے ہو جائے گا ویس پھر ہو بیمار ہو گیا میں سجا تھا روز بولتا روز بولتی سو جا سی سمرن کا بد دا اس کو ج سچ مچ گیا
نہ جس جس کو بھی میں دعا بد دعا کرتی ہوں نا اس کو وہ لگ جاتی ایک سر ہا اس اس نے تھوڑی بہت یہ ہےروڈ بیہیو کی میں نے اس کو بولا اللہ کرے تم جت اتنے پیسے کما وہ تمہاری بیماری کو لگ جائے اب اس کو ٹومر نکلا ہے وہ دہلی میں اس کا ٹریٹ میچ چل رہا ہے مجھے سر فون کر رہا تھا مینیجر بول رہا تھا تمہاری دعا اس کا الگ ہی ہے
تمہاری دعا تو سچ مچ ہو جاتی ہے تو شاید دل سے کرتی ہے
ہ میں دل سے ہی کرتی ہوں ورنہ کا ایسے ہی کروں گی ج اور کچنی ابو بکر کو سران کرو یہس
ہاں صبح میں کروں گی ابھی میں اس کی پینٹ شرٹ کو پریس کروں گی پھر میں وہی لگاؤں گی یہ کہاں مانتا ہے تو ہمارے گھر پھر دیکھنا اس کی کتنے کیا پریسٹ ہے
مجھے پتا ہے ان کو بہت سارے کپڑے ہے یہ گندا ہے اس کو گھر بھیجو یہ جائے گا بیٹھے گا وہیں پہ اور جائے گا اسکول ہاں یہاں پہ
اکتوم بر میں جائے گا
اچھا تب تک کہ تمہارے پاس یہ ہے اس کا آبرار کے جیسا منہ بڑا ہے
ہاں ابرار چپ کر رہے ابرار تو نے کیا کھایا
اس نے ان دونوں نے پوٹی کھائی ہے تمہیں پتا ہے
یا ڈاک بین کہہ یا
نہیں ڈاک بگ نہیں ان لوگوں نے پوٹی کھائی ہے ان دونوں نے ابو بکر نے بھی اور
نہیں اس نے بھی ابرار
ہاں ان دونو نے کھا یی
ہووس کچھ اور صبح جاؤ گے نہیں صبح تو چھٹی ہے
سنڈے ہے سنڈے ہے اور کیا ہی کریں گے آپ ہاں
اور انہوں نے سارے کمرے کو جڑو لگایا اور تو بہت صاف جوائے ہے
ہاں ہمیں مما لگاتی ہے آج کل جاڑو میں نہیں لگاتی ہوں
تو نے لگا جسو وہ بیمار ہے نا
میں صبح جلدی نکلتی ہوں آٹھ بجے میں ہاسپٹل میں ہوتی ہ تم ہی سوچو میں کہاں سےکا آجے سر ساتھ میں نہیں ہوتا تو اس وجہ سے جلدی آتی ہوں اب نا آٹھ تاریخ سے اس سات میں تو پھر تو سات بجے
جلدی جلتی ہے ونہ نہیں جاتی تھی جلدی مر جاتی تھی اتنی جلدی نکلتی تھی گھر سے
ورکنگ دس گھنٹے ورکنگ دس گھنٹے دے کمر ٹوٹ جا تا پورا کچ د کیسے بیٹھ گ گ اس پہ ان پاگلوں نے کتنی حرکتیں کی پاگل جیسی حرکتیں
جیسے لوگ وہاں پڑے اور سچی لگئی تھی سسر والوں کے ساتھ بہت شکرون
ہ یہاں سے کوئی لڑکی آ رہی ہے اور تھوپ لا گا کے پتا نہیں کون ہے
کون ہے
پاتا نہیں
اچھا یہ مت ہوگی اس کی گرل فرینڈ اچھ اچھا اچھا وہ ریڈ والی
ہاں پتا نہیں کون ہے
اگر ہمیں دیکھے گا نہا کوئی وہ بولیں گے یہ مت پاگل ہے شاید آپ کو کال آئی کال تو آواز نہیں آ رہی ہے
نہ نہ مجھے کال نہیں آ رہی ہے مجھے کون کرے گا اس ٹائم کال د یہ بولے گا عیک کے بعد ہاں وہی نا دیکھو اس نالی میں کتنا کچرا ہے کیا ہی بولے نا
ا بولیں گے نا تو پھر پتہ نہیں کیا کیا سناتے ہیںھر میں کو یہ گھر میں لگانا تھا یہ کچرا جو لوگ ڈالتے ہیں وہاں
کے سامنے رکھتا ہے ان لوگوں نے پاگل انسان
ہاں اور کیاا
اور نہیں تو کیا
تو کیوں بگای ہو یہ وہ نہیں آتا ہے
نہ وہ نہیں آتی ہے
کیوں اچھا اور کچھ اچھا گھر میں سب ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا ہ نہ نہ ابھی نہیں آیا ابھی نہیں آیا ہے میں جارڑو لگا رہی ہوں نا یہاں سے تمہارے ساتھ بات بھی کر رہی پاگال یہاں سے ان لوگوں نے کتنا کاچرا ڈالا ہے
یہ وہی لوگ ڈالتے ہیں نالی میں پھینکتے ہیں
ہاں اور نہیں تو کیا دیکھو یہاں پہ بہت ابیل لگ گئی ہے کل ہی نہ پانی کالل یہ سارھا دو بس پانی آوننا چاہی یہ
تو خود کرے گی پھر صفائی
نہیں نہیں پانی ڈال دیا جائے گا نوی میں وہیں پہ
اچھا اچھا کل آپ کو پانی نہیں آیا تھا پھر ہمارے نلکے سے آ لوگوں نے بھاری پانی
ہے نا پانی کاف میں نہیں آتا ہے آج پانی پتا نہیں اس کو کیا ہوگیا
بولتے ہیں زمین داروں کو پانی دیتے ہیں اس لیے کام آتا ہے پانی
دے تھے آپ تو تھال
پتا نہیں کیا ہوگا اس پانی کو ابرار کو زیادہ بکواس ہے میں نہیں چھوڑوں گی اس کو
ہاں اس کو ابھی گالیاں پڑیں گی دو چار دیکھو یہ کیسے سوئے ہے پاگل پاگل انسان کیسے سوئے اگر یہ گر گئے تو انکو کمر ومر ٹوٹ جائے گا
ہاں مگر مجھے کوئی پیسے نہیں آتے ہیں اس میں
آئیں گے ج تمہاری کال کی بھی کمپلیٹ ہو گئی
پتا نہیں ادے مت اٹتے سجانتا نے میرے
ذرا کا ذرا مات کرو پہلے ان کو کال کیا کرو نمبر سے ان کو بولو میں کروں گی اگر ضائع ہوگیا نا کل تو پھر تمہاری پیسے نہیں آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے
ہاں میں میں اس کو کال کرتی ہوں وہ اٹھاتی نہیں میرا باپ آگا یہ بولے گا ابھی تم کس کے ساتھ بات کرت میں بت
میری بیٹی پاگل مت ہو
ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں نا تبھی
ہاں
ہم نے لایا ہے پتہ نہیں اس نے روہنا لایا ہے شاید نہ روہنا لئے نہ پاپڑی ہے پاپڑی ل پپ
اائی تو بہت مہنگے ہوتے ہیں
ہاں اس نے لائے ہے اب کیا ہی کریں گے
یہ اسی پہ جاتا ہے بائک پہ
ہاں یہ اسی پہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے اور کیا کریں گے
اتنا م دور ہے یہ جاتا ہے
نہ ن آج ہے نہ بس سب بند تبھی اس کو دور ہو جاتا ہے
یہ کو بلا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم بعد میں کریں گے بات ہاں دس مجھے کہ اوکے بیے بیے
بس چل ٹھیک ہے